وعلیکم السلام علیکم السلام یکم بولیے نا بھائی ہاں بھائی جان میرا تو شوق ہے یہ تھا آپ اپنا بتائییں نا بھائی جان
میرا بھی سب خیریت ہے بھ جن امی ابو لوگ کیسے ہیں بھ جن
ہاں بھائی جان وہ لوگ بالکل ٹھیک ہے سب خیریت ہے بھائی جان ان کی امی جان کی تھوڑی طبیعت خراب تھی دھوپ کی وجہ سے تو اب وہ لوگ بھی ٹھیک ہے آپ کی امی جن ابو جان لوگ کیسے ہے بھائی جان
جی بھائی جان وہ لوگ بھی سب کھ رہیے تھے اور ہم بھی مطلب کھانا وانا کھا لیے بھائی جان آپ کھا لیے بھائی جان
بھ ج ہم بھی کھانا کا لیے تھوڑا دیر تو ہوا بھائی جان ہم امی جان ہم کو کھانا اور وہ بھی کھا کے سو گئی ہے بھائی جان ہم تھوڑا اسی طرح سمے برباد کر رہے تھے بھائی ج لیکن اب تھوڑا اس سوچے کہ آپ سے تھوڑا بات کر لیا جائے کافی دن ہو گئی تھی آپ سے بات یہ ہوئے بھائی جان تو بائی آپ سے بات ہو گئی ہم تو کھائے بھائی جان چاول دال سبزی آلو پرول کا سبزی اس کے بعد بھنڈی کا بھجیا کدو کا سبزی اس کے بعد بھائی جان تھوڑا سا الگ سے تھوڑا باہر کا سامان خالی ہے بھائی جان باہر کا جو نہیں ہوتا ہے چٹنی یہ سب وہ سب کھا لیے وہ سب کھا لیے بھائی ج آپ بتائیے نا بھائی جان آپ کیا کیا کائے
آئٹم کھائے ہیں آ سیوئیا کھائے سیوئیا کھائے ہیں پھر پوڑی کھائے ہیں پھر آلو پرول کا سبزی کھائے ہیں بھائی جان پھر پنیر مٹر کا سبزی تھا پھر م مطلب بریانی بھی تھا اور پھر اس میں سلاد بھی تھا بھائی جان سمجھ
جی
اور سلاد میں تھا کھیرا تھا پھر چقندر تھا پھر وہ کچا کچا وہ نہیں ہوتا ہے آم
ہاں کچا آم کا چٹنی
جی بھائی جان پھر ا تھی اس میں گاجر تھا سلاد میں
جی بھائی جان
اور اس میں نیمبو بھی تھا پھر کچا آم کی چٹنی میں تھا وہ کچام تھا اور پودینہ تھا اس میں ہری مرچ تھی پھر جیرا بھی اس میں مطلب پیسا گیا ہے کیونکہ سواد چیرا جو ہوتا ہے نا بھائی
جی بھائی جان
گیس نہیں بناتا ہے اسے اور سواد بھی اچھا ٹیسٹ بھی مطلب سواد بھی اچھا آتا ہے لذیذ لگتا ت سمجے بھائیے اور بریانی تھا تو وہ مطلب ہم خود سے بناائے بھائی جان بری بریانی کو کیا کیا یہ پہلے مکھن نہیں ہوتا ہے مکھن میں مطلب اچھے سے مطلب تل دی ہے
گھر کا مکھن تھا بھائی جان ہیلو بولے بولے بھائی ن گھر کا مکھان تھا کہ مطلب کہ دکان کا مکھان تھا بھائی جان
بھائی جان دکان سے لائے تھے امول کا مکھن تھا سمج
گھر کر نہیں لایا بھائی ج
نہیں بھائی جان گھر کا نہیں تھا گھر میں ختم ہو گیا تھا بھائی جان
اور
تو امول کا مطلب مکھن باہر سے لائے خرید کے تو وہی مطلب م دکان سے بنا ہے ہیں سمجھے اور چاول کو اچھے سے ابال کر اس میں اس میں ہم جیرا بہت کھاتے ہیں اس میں جیرا ڈال کر کر اور پھر سب کو اچھے سے پکا کر اس میں مسالہ وسالہ ڈال کے اور اچھے سے پکا د بھ جن امی جان بہت تعف کر رہی اسسم امی جان بہت تعریف کر رہی آپ بولیے نا بھائی جان آپ مطلب خود سے بنایا کہ امی جان بنائی
ہاں بھائی جان ہم بھی خود سے بھی بنائے اور امی جان بھی بنائیے بھائی جن دونوں بنائیے ہم کیا کیے اب ہم کو روٹی روٹی بنانے نہیں آتا بائی جان تومی سے روٹی بنوا لی چاول کو بھی کاٹ دیے اور پیاز بھی کاٹ دیے بھائی جان اور امی جن تیل میں اس کو بڑھیا سے بھج دیے اور ہم اس کو بڑھیا سے رس لگا دیے بھائی جان مل جل کے کام کیے
جی صحیح ہے بھائی جان مطلب امی امی جان کا ہاتھ پٹا دی ہے نا
جی بھائی ج امی جان کا تھوڑا طبیعت خراب تھا اور ہم کو تھوڑا بڑھیا سے تو نہیں آتا ہے بھائی جان تو اس لیے سوچے کہ امی جان کا تھوڑا مدد ہی کرتے تو وہی مطلب کہ یہی سب کیے اور تھورا سا مدد کرد
طبیعت مطلب دھوپ کے کار خراب ہو گیا ہے اور دوا وا دی ہیں کہ نہیں بائی جان
ہ بھائی جان وہ جو کل دھوپ میں تھوڑا چلی گئی تھی نا نانی کے گھر تو اسیارن تھوڑا طبیعت خراب ہوگا گیا بھائی جان تو دوا دے دیے بھائی جان اب ٹھیک ہے تھوڑی سی بول رہی تھی کہ ماتھا درد سر درد کر رہا تھا لیکن اب ٹھیک ہے پھر بولے کہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے نہیں ہو ٹھیک نہیں ہوگا بھائی جان تو پھر کل ڈاکٹر سے دکھا دیں گے بھائی جان
تو نانی جان کے گھر آپ اور ہمام ہی گئے تھے کہ آپ آپ کی امی جانا اور ابو جان گے کیس
اکیلے گئے تھی بھائی جان نانی جی کے گھر تو ہم تھوڑا میرا کلاس پڑھائی چل رہا تھا بھائی جان تو ہم نہیں جا پاائے تو اسی کارن امی جان اکیلے گئی تھی
اچھا بھائی ا ابھی بتائیے نا بھ جان ادھر کا موسم مطلب ابھی کیسا ہے بھ
ا بھائی جان موسم تو ٹھیک ہے جیسے صبح میں کیا ہوتا ہے بھائی جان موسم ٹھیک رہتا ہے پر بہت دھوپ رہتا ہے بھائی جان اور شام کو کیا رہتا بھائی جان کی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے جیسے ہونا چاہیے ویسا ہی ٹھیک رہتا ہے اور رات کو تو موسم بہت اچھا رہتا بھائی جان رات کو ہوا بہتی ہے بھائی ج ٹھڈی ٹڈی رات کو ٹہلنے میں بہت مزہ بھی آتا ہے بھائی جان آپ کی طرف کا موسم کس طرح ہوتا ہے بھائی ج
ویسے ہی ہے دن صبح ہوتے ہوتے گرمی شروع ہو جاتی ہے ویہ سے سمجے دوپہر تک اور ب بڑھ جاتی ہے گرمی بہت مطلب گرمی تنک مسا کے رکھ دیا بھائی سمج
جی بھائی جی
بہت زیادہ گرمی پڑ رہا ہے ادھر بھائی جان اسی کے لیے گرمی کے کارن ہی میری بھی امی جان کا طبیعت خراب ہو گیا تھا تو مطلب طبیعت خراب ہو گیا تھا سمجھے بھائی جان
تو گئے ہیں تو دوا لائے ہیں چکسا کے پاس سے تو بولایا ٹھیک ہو جائے گا مطلب بولا ہے کہ سیزن ہی چل رہا ہے مطلب بیماری کا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گرمی بہت ہے
جی بھائی ج
اسی کے کا اسی کے کارن جی اسی کے کارن ہو گیا ہے دوا کھا لے گی تو ٹھیک ہو جائے گی تو لا کر کھلائے ہیں اور کھانا وانا کھلا کر دوا کھلا دی ہےشرام کر رہی ہے اب مطلب پہلے سے ٹھیک ہے
جی بائی جان تو کل تک نہیں آپ ٹھیک ہو جائے گی دوا تو لے ہی لیے بھائی جان تو ٹھیک ہو جائے گی کوئی سمسیا نہیں ہوی اور بتائیے بھائی ہاں بھائی جان میرا سب ٹھیک ہے
جی ادھر حال فی الحال میں مطلب دو تین دن پہلے
جی بھائی جان
ادھر بارش ہوا تھا بھائی جان سمجھے اور بارش کے بارش اس کے ساتھ ساتھ اتنا دیوا اتنا دیوا کہ ایک آدمی کا مطلب کرکٹ ادھی آ گیا تھا بھائی جان سمج اور اور بارش ہوا تو مط مطلب گیلا گیلا مٹی ابھی ہو گیا ہے بھائی جن
جی بھائ جان
تو ہم سوچ رہے ہیں اس کا فائدہ کی انہیں اٹھایا جائے اور مطلب کہ پیڑ پودے مطلب لگانے کا سوچ رہے مطلب میرا سونچ کیسا ہے بھائی جان
اور بھائی جان ہم اپنے سوچ رہے تھے بھائی جان یہ چیز کی جو اس دن جو بارش ہوا تھا نا دو دن پہلے بھائی جان تو سونچے تھے کہ مٹی تو کافی گیلا ہو گئی تھی تو ہم تو کچھ مٹی کھون بھی دی ہے اور کافی جگہ خون دی ہے کونے پہ بیچ میں گیٹ کے بغل میں یہ سب جو کھون دیے بھائی جان اور جگہ بھی تو ہے میرے طرف تو یہ سب کھون کے اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں بھائی جان جیسے امرود کے پودے کنل کا پھول اس کے بعد ارہل کا پھول نیمبو کا پیڑ اس کے بعد کٹہر کا پیڑ اس کے بعد قدم کا پیڑ یہ سب ڈال رہے تھے بھائی جان تو یہ سب ڈالے ہو تو ٹھیک ہوتاا ہو اب یہ سب کو بس لگانا باقی ہے بھائی جان آدھا تو لگا ہی دی ہے اور آدھا باقی ہے تو وہ بھی کل پرچوں تک ل کر دیں گے بھائی جان
فون دیا ب جان میرا بھی مطلب دورا بڑا ہے باہر کا اری باہر کا چھیتر بڑا ہے تو سوچ رہے ہیں اس میں آم کا پیڑ لگا دے اور دو آم کا دو لیچی کا پیڑ اور ایک کٹہل کا پیڑ اور اس اس کے بع سوچ رہے ہیں مطلب دیوال کے جڑی میں نہیں ہوتا ہے دیوال کے مطلب جی اس میں گیندا کا پھول کنیر پول گلاب کا پھول سور مکھی کا پھول یہ سب پھول مطلب ببن طرح کے پھولوں کو مطلب لگا دیا جائے تاکہ سو کے لیے مطلب رہتا ہے نا اچھا لگتا
ہاں بھائی جائی دیککھنے میں بہت
جی دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور کوئی آتا ہے بھی ہے مطلب کوئی آ جاتا ہے اچانک سے دکھتا ہے دیکھتا مطلب اچھا ہے پراکرتک چیز لگائے ہوئے تو مطلب خوش ہو جاتا ہے سمجھے ب ن خاندان کے لوگ خاندان کے لوگ اگر آ گئے تو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے
جی بھ ج بہت اچھا بھی لگتا ہے دیکھ اور ہمیں بھی ہم خود سوچے تھے کہ ہم بھی گیندا کا پھول یہ سب لگا دیں کہ اچھا لگے گا دیکھنے میں اور باہر سے لوگ آتے دیکھنے میں تو کافی پسند آتے
جی بھائی جان اور بتائی نا بھائی جان پ پڑھائی کیسا چل رہا ہے بھائی جان ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے بھائی جن
ن ہم تو قیب تین چار گھنٹہ پڑھ بھی لیتے ہیں بھائی جن اور مطلب کی زیادہ ت نہیں پڑھ پا رہے لیکن ادھر تین چار گھنٹہ قریب پرتی دن پڑھ رہا ہے اور دھیرے دھیرے اپنا اور سمے بڑھا رہے تھوڑا سا اور پڑھائی ہو آپ کا پڑھائی بتائی نا بھائی جان آپ کا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے بھائی جان اور پستکالے جاتے ہیں کہ نہیں
میرا تو ابھی سنگرش چل رہا ہے بھائی جان بہت سنگرش کرنا ہے ابھی جیون میں بھ ج پڑھائی ل ھائی بھی چل رہا ہے دن بھر دن میں تین گھنٹے پڑتے ہیں بھائی جان سمجھ
جی
اور کچھ نیا ہنر بھی سیکھ رہے ہیں بھائی جن سمجے
جی بھائی
ہنر سیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی کا جو ماحول ہے نا سماج کا سمجھے بھائی جان
ہاں بھ جان ہم سے مست اور ہنر سیکھنا ضروری بھی ہے بھائی جان آج نہ تک کل کیسے بھی تو تو تو وہی سیککھنا ہے
بنا ہنر س کے بےکار ہے مطلب مطلب جین بکار
جی آپ بتائیے نا بھائی جان کی کھانا میں اور کیا کیا بنا لیتے ہیں
کھانا میں ہم بنا لیتے ہیں بھائی جان بریانی ہو گیا پھر مٹن بریانی ہو گیا مرغی بریانی ہو گیا مرغی والا اور اور اور پھر ا دال چاول سبزی روٹی بھجیا یہ سب بنا لیتے ہیں بھیا
ویسے آپ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے مرغی والا بریانی یا کسی والا بریانی بائی جائے نا
ہم کو تو بھائی جان ہم کو تو بھائی جان مرغی ا پسند
او آپ کو ویسے دادا بھائی جن مان س ہاری کانا پسند ہے شاکاہاری
مانساہاری شاکاری دونوں پسند ہے
چلیے تب تو بہت اچھا ٹھیک ہے بھائی جان بہت بہت شکریہ بات
ٹھیک ہے بھائی جان بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بھائیے